جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمہ و برکاتہ السلام علیکم
ج
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم تو ٹھیک ہیں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
دعا ہے اوکی
ہاں بس اللہ کا کرم آنا چاہیے ہماری یاد ہو ابھی
بے شک
ہاں اورج بتائیے دن کیا سال گزر رہا ہے آپ کا
ہاں ابھی تو اللہ کا شکر رحمت ہے اللہ کی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے
جی ماشاء اللہ آج تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے
جی جی بالکل کل تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی یار
جی جی آج میں صبح صبح اٹھی تھی نا سیر کرنے کے لیے نکلی تھی تھوڑا سا تو ماشاء اللہ دیکھا موسم واقعی اتنا اچھا ہو رہا تھا
جی
تھوڑا سا ہی چلتے اتنی گرمی محسوس ہونے لگتی ہے تو دل کرد چلو دس منٹ ر ہو رہا واپس اپنے گھر
بالکل بالکل ابھی گرمی میں دیکھو مارننگ واک بھی جانا مطلب ہے نا یوں مان لو کیا بولتے آپ چھ بجے سے پہل پہلے فری ہو جاؤ مج
ہاں ہاں کوشش یہی کرنی چاہیے چھ بجے سے پہلے فجر کی جیسیے فجر کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے اب تو کیونکہ دھوپ صبح ہی آ جاتی ہے
وہی تو ہے نا کہ گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ
اپنا ایسا کرو تج کی نماز پڑھنے اٹھو تب اٹھو اپنا کلام پکڑو تھوڑا سا
ہاں مطلب ایڈجسٹ کرو صبح صبح کیونکہ چھ بجے بعد تو اتنی گرمی پڑتی بنکر
ہاں بے شک اور اسبگر چھ بجے کے بعد جاؤ نا پھر اتنی چبھتی بھیئی گرمی لگتی ہے ہم سوچتے ہیں چھ بج رہے ہیں یا شام ہو رہی ہے یا دوپہر ہو رہی ہے
پتا ہی نہیں چلتا اس کا
کا اور پل میں مطلب موسم اتنا اچھا ہو جاتا ہےب رات کو دیکھ وہ ایک دم گھٹاس نہیں ہو رہی تھی اور پھر ایک دم نا بارش تو وہ اتنی تیز بہت زیادہ تو ماشاء اللہ ٹھنڈا ہو گیا تھا موسم
جی جی الحمد دیکھو موسم ابھیتھ اچھا بہتر ہے لیکن کوئی بھروسہ نہیں اس کا کب چینج ہو جائےا ہے
ہاں دیکھو سب اللہ کے اوپر یہ جو بھی ہے قدرت کی قدرت کا نظام ہے پہللمٹ ٹھنڈا پل میں گرم
بالکل بالکل دیکھو جی
تو مارننگ واک کرنی چاہیے
بے شک ہاں دیکھو یار یہ قیامت کی نشانیاں ہیں بے موسم مطلب موسم چینجنگ ہونا بے موسم اللہ رحم کرے
جی جی ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں یہ اچھا ہے اچھا ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو سمجھو تو سب کچھ ہے نہ سمجھو تو کچھ نہیں ہے یہ سارے جو موسم تک تبدیلی ہوتے ہیں دنیا میں اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں سب آخرت کی نشانیاں ہیں
بے شک بے شک یہی یہ اللہ سے عہد کرو مطلب یہ اللہ معاف کر دے
ہاں ہاں میں تو جب بھی صبح گھر سے نکلتی ہوں سب سے پہلے میرے یہ رہتا ہے اللہ تعالی مجھ سے تو جو بھی غلطی ہوئی ہو جو میں نے ختح کی وہ جانے ہوئے انجانے میں مجھے بھی نہیں پتا میں کہاں کیسی غلطیاں کر رہی ہوں بس تو مجھے معاف کرنا
بے شک دیکھو توبہ ہی
دنیا میں بےشک انسانی دیکھ لیکن اوپر والا تو دیکھتا ہے نا
بشک وہ تو ٹوینٹی فور ہاؤس دیکھ رہے ہیں آپ
ہاں ہاں جی دیکھو آپ اچھے حال میں ہو یا برے حال میں ہو وہ آپ کو بےحد جانتے ہیں
جی جی
ہ تو ماشاء اللہ آج تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی موسم ہو رہا تھا نا تو سیر بھی بہت اچھی ہو گئی تو میں نے سوچا چلو آپ کو یا کر لوں کیونک آ تو آئے نہیں تھے دو تین دن سے آ نہیں رہے نا ٹہلنے۔۔
اچھا اچھا وہ کیا ہے تھوڑا مشغلات میں پھنس رہا ہوں میں
ہاں یہی ہو جاتا ہے پھر دیکھو نا روٹین بگڑ جاتا ہے نا تو پھر میں وہ ماحول نہیں رہتا
انشاء اللہ کل سے ہوا
ہاں ہاں انشاء اللہ ضرور دیکھو یہ بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جیسے ہماری ذہن میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں پ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے دل کو سکون دیتا ہے
جی بے شک
اور صبح کو تو ماحول ویسے بھی پرسکون ہوتا ہے کیونکہ اس میں پرندوں کی آواز ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا قدرت کی خوشبو ماشاء اللہ اتنا پیارا نظارہ ہوتا دیکھنے لائق
مطلب سکون ہی کیا اپن کو صبح صبح ملتا ہے
ہاں یہ حقیقت ہے کبھی ہم صبح صبح اٹھ کے اپنی گیلری وغیرہ میں جاتے ہیں یا تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو موڈ خود بخود فریش ہو جاتا ہے
جی جی اب سردی میں تو یہ دیکھو مطلب صبح سے شام تک لگ بھگ لگ بھگ ای ف پرسینٹ ایک جیسا موسم چلتا ہے
سردی میں تو سمجھو آپ جس بھی ٹائم اٹھو گے آپ کو اس ٹائم تازگی تازگی نظر آئیں گی کیونکہ ٹھنڈا رہتا ہے موسم تو س جی جی سب کچ صحیح رہتا ہے اور دیکھو جب ہم صحت پہ اپنا دھیان رکھتے ہیں سیر وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارا شریر بھی ٹھیک رہتا ہے بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہاں تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ہمارے لیے
جی ہوتا ہی دیکھو یار ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے
جی جی جی
بس انسان کو چلتا رہنا چاہیے ن جام کے حساب سے
ہاں کیونکہ آج کل کی کھلائی پلائی دیکھو ایسے وہ جتنا ہمیں لگتا ہے نا ہمیں فائدہ کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ نقصان بھی کرتی ہے
بالکل بالکل
تو ان پریشانی کو ہاں
جی جی
جی تو ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہمیں تھوڑے سی سیر کرنی چاہیے
ٹشٹ
تاکہ ہمیں پریشانیاں دونوں ذہنی سکون ملے دل کی صحت ا اچ اور خون کی گردی درست رہے ہماری
دیکو مارننگ واک ہوئی ایوننگ واک ہوئی لیکن واک ہر صورت میں انسان کو کرتی رہنی چاہیے
ہاں
کیکہ اس سے انسان کا مطلب ہاجمہ بھی صحیح رہتا ہے اس کی ہیلتھ بھی صحیح رہتی ہے اور کیا ہے مطلب اس کا اس کا من فریش رہتا ہے کہنے کا من
ہاں ہاں اب آج کے معاشرہ میں نا لوگ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں نہ زیادہ کہ وہ اپنی صحت دھیان ہی د پا رہے کسی کو نوکری سے فرصت نہیں کسی کو گھر سے کسی کو خود کی پریشانیوں سے دیکھو یہ تو زندگی اس میں پریشانیاں سکون پرسکون آنا جانا ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی صحت
انسان کو صحت کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے امپورٹینٹ
شان کر رہا ہے ہم ڈپریشن میں چلے جائیں سوچنے لگے تو ہم تو سوچتے سوچتے ہی مر جائیں گے
ب کچھ بھی نہیں ہوگا
بھی نہیں ہونے کا ہم اوپر چلے جائیں گے سامنے والے کا کھ نہیں ہوگا
وہی تو ہے نا بھائی نقصان میں تو جائے گا دوسرا تووڑا جائے گا
بیشگور الا تعالی نے بولا ہے کہ تم سب کچھ میرے پہ چھوڑ دو کیوںک تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے تو میں وہ کروں گا جس پہ تمہیں یقین بھی نہیں ہے کبھی بس یہ پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے نا تو یہ رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا اس میں ہم ڈھلتے جاتے ہیں کمزور ہو جاتے پھر وہ شہد
بالکل بالکل اب ل انسان کا یہ بتا ہوں ڈپرین کرنا نہیں چاہتا لیکن ہو ہی جاتی ہے پت نہیں سک کیا ہے کہ
میں بھی سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ زیادہ سوچ ہوں نہیں لیکن کچھ نہ کچھ بات سہن میں ایسی ا جاتی ہے کہ سوچنا ہی پڑ جاتا
بالکل بالکل وہ مطلب ذہن میں سے نکلتی نہیں وہ بات
ہاں
اللہ حفاظت فرمائے بس
ہاں کچھ نہ کچھ چیزوں کا دیکھو کسی کا دل سے کنکشن ہوتا ہے کسی کا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں لیکن یہ کہ جب صبح صبح اٹھو نا تو ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا میں یہ
بالکل بالکل بے شک
ہونے لگتی ہیں
بہت فائدے ہیں صبح جلدی اٹھ کے واک وغیرہ کرنے کا نماز پڑھنے کا بہترین فائدے ہیں انسان کو مطلب کرتے رہنا چاہیے ہلو جی دیکھو بورنگ وک وغیرہ ہے انسان کے لیے ہر ہر طریقے سے اچھی رہتی ہے مارننگ واک وغیرہ ایوننگ واک وغیرہ تو انسان کا من لگا رہتا ہے نماز وغیرہ سکون ہوتا ہے اس کو
ہاں جب ہم اپنا مطلب وقت کے پابند ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں سب چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہیں اور پھر ہم نا ایک عادت بنا لیتے ہیں اپنی اور جب ہماری اچھی عادتیں بنتی ہیں نا پھر ہم بری عادتوں کی اور نہیں جاتے کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ جی
انسان اگر اچھا ہے ایک طرف چلتا ہے نا تو پ کموم ہوتا ہے کم بائے
ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ابھی ہمیں صحیح تندرستی دے رکھی ہے بتانے کی دعا سے لیکن خدا نہ کرے کل کوڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ پریشانیاں میں جھیلنی پڑیں گی سچ کا تو اپنے شہر سے جہاں اپ کو پہلے سے کیونکہ ہمارا تو سب کی ہے نا اج میری ڈلے گی کل کسی اور ڈلے گی ہی نا اگر اللہ تعالی نے زندگی دیے جوانی دیے تو اس میں کل بڑھاپہ بھی ایا تھا کل کو جھریوں میں بھی جائے گا
یہ تو نشچت ہے
لیکن اپنے اوپر اچھا کام کرنا ہے اپنے آپ کو بنانا یہ آپ کے اندر بات ہے آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ خود کو
ج بس یہ ہے زندگی میں پابندیاں ر ہو د کرو ہر چیز سے ان شاء اللہ بچ جؤ ہر چیز سے
ہاں آپ سےحی بولتے ہیں
جی ا شاء شکریہ
ماشاء اللہ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے بات کرتے کرتے مطلب وقت کا تو پتا ہی نہیں چلتا کیسے وقت گزر جاتا ہے
وہی تو ہے نا مطلب سامنے والا بندہ اگر اچھے اخلاق سے بات
جی ہاں ماشاء اللہ دیکھو آج کے ٹائم میں اخلاق بہت ضروری ہے جس کا اخلاق اچھا چائنا تو اس سے خود بہخودی بات کرنے کا من ہوتا ہے جب آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو پھر خط بخودی نا دل کر ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا
یہ تو دیکو لبی کی سنت ہے ک لاکھ اگر اس پہ اس پہ چلو گے تو آپ کامیاب
ہاں یہ حقیقہ ہے جی ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس بارے میں پھر ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک اللہ حافظ جی